ہیلو
وق
ہیلو
ہاں بائی جان بوول جے
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکات کیسے ہیں بھائی جان تو
سب ٹھیک ٹھاک ہے
اچھا
ہوں
اللو الحمد للہ اللہ کے کرم ہے تھوڑا اتار چڑھاؤ رہتا ہے لیکن
ال الحمد اللہ سب خیریت ہے آپ سنائی سنائیے کاروبار کیسا چل رہا ہے
الحمد للہ اللہ کے کرم ہے تھوڑا اتار چڑھاؤ رہتا ہے لیکن محنت جاری ہے آپ اپنا بتائیے ہپ
ج
ہاں ہلو
ہی
سبام بائی جام اچ
ہیلو
ہاں سودام بھائی جان بولیے
بول رہے ہیں بالکل صیح کہااں اب جم ذمہواری بڑھ گئی ہے لیکن ان دنوں ہوں ادوج بھی دل کو خوش کر دیتی ہے
امین امین اور بھائی ار کیا ہو رہا ہے
سب ٹھیک ہے بھائی جان
بجنس کیسا چل رہا ہے کاروبار
کاروبار اچھا چل رہا ہے ملا جلا کے
ج اورڑ دیا
آپ سب بتلائیے بھائی جان
آج سب خیریت ہے امی ابو بیگم صاحبھائی سب کیسے ہیں
سب بہت ٹھیک ٹھاک ہے
بارش ادھر ہو رہی ہے
تھوڑا موڑا بارش
ہوں
تھوڑا موڑا بارش ہو رہا ہے
اوکے اور تجیہ کیسا رہا آپ کے گاؤں میں ادھر اب کی
ج بالکل ہے ٹھیک ہے اچھا ہے ملا جلا کے ٹھیک چل رہا ہے
تجہ کا محرم کا بہند
بہت اچھا س تریہ یہ سب منائے ہیں
اچھا کربلا کی گھٹنا سے آپ کیا سمجھتے ہیں
ہ ہلو
ہلو
ہاں بولیے بائی جان بولیے
بول رہلا
ہوں
ہجری حساب سے کربلا گھٹنا ایک بہت دکھد گھٹنا تھا الد السلام
ہم ہم لوگ کے دھرم کے لیے بہت مطلب سمجھ گئے کہ دکھ والی بات تھا اسی اسی سے تجیہ ٹ با ہوا تھا
بات تو صیح ہے بھائی جان
ہوں
اور سب خرییت بھجن
اور سب چل رہا ہے
سب ٹھیک ٹاکے ہے
ہاں
ملا جلا کے ٹھیک چل رہا ہے بھائی جان
ہوں بول رہے تھے کہ
بولے تھ کہ اھی بچپن کا کچھ قصہ سنائیے جب میں چھوٹا تھا تو ایک بار اس سے پہلے نئے کپڑے سلوانے گیا تھا
جی
روز درجی کے دکان پر جا کے پوچھتا تھا چاچا میرے کپڑے تیار ہو گئے کیا
بہت اچھا ہے بھائی جان بہت اچھا سنا رہے ہیں
جی جی
اور سب سنائیے
اور سب ٹھیک ہے عید کے دنوں میں بہت من ہاسک خوشی سے ہم لوگ رہتے تھے بچپن میں
ہے ہی ہے ہم لوگ ہے ہی ہے تو یہ سب تو کہنا کیا پڑے گا بھائی جان
ہاں جب عید کی صبح نئے کپڑے پہنتے تھے تو جو خوشی ہوتی تھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں رہتا تھا
ہوں
عید کے دنوں میں
جی بھائی جان جی
پھر دوستوں کے ساتھ عید گاہ جانا سب کو گلے ملنا عیدی لینا کیا خوبصورت دن ہوتے تھے بچپن میں
جی جی جی
اور ایک بھی جیسے ہم لوگ بیٹھ کے سارے دوستوں جیسے عید کی خوشیاں مناتے تھے آپ آپس میں سیوئیاں کھاتے تھے اور بانٹتے تھے اگل بگل کے گھروں میں
جی ہم لوگ کے بھی یہی سب ہے بھ جان
کیا کہے اب ذمہ داریاں بڑھ گئی ہے
بہت بڑھ گیا ہ بھ جان بہت
ذمہ داریاں جیسے بڑھ گیا اسی کی وجہ سے جیسے پہلے جیسا دل میں ہنسی چہرہ پہ ہنسی نہیں رہ پا رہا ہے
جی جی جی
ہوں
بھائی جان بات تو صحیح ہے بھائی جان
ہوں
اب جمواری نہیں پڑ گیا ہے بھائی جان
جی الحمد للہ بچپن کی یادیں انسان کے سب سے بڑی دولت ہوتی ہے مائی جان سلام جی
ہ جی بھا جیں
اچھا ایک بات بتائیے آپ کو سب سے زیادہ کون سا کھانا پسند ہے
مطلب سادہ کھانا پسند ہے کہ مٹن بریانی کہ چکن بریانی کباب مل
ہم لوگ کے تو زیادہ تر مٹن بریانی کھاتے ہیں
اچھا اچھا بہت اچھا وچار ہے آپ کا
بریانی کے نام لیتے ہی بھوک سا لگ گیا ہمیں بھی
آئیے کہی ملیے ا چلتے ہیں
جی بالکل بالکل انشاء اللہ جب بھی ملیں گے تو ساتھ بیٹھ کر بریانی ضرور کھائیں گے
جی بھائی جان
یہ وعدہ رہا
ہاں سب سنائیے بھائی جان ٹھیک ہے بھائی جان ٹھیک ہےھائی جان
ہاں کر رہ تھ کہ ایک بات اور بتائیے
ہوں بویے بائی جان
آج کل لوگ رش کے لیے کم اور موبائل کے لیے زیادہ وقت نکالتے ہیں آپ کو کیا خیال ہے
بھاجن بےروزگاری کے انوسار کچھ کینوں سے آمدنی ہے ہی نہیں ہے تھوڑا مڑا آتا ہے تو وہی سوچتا ہے کہ چلو قسطتے پر تو قسط پر نکال لیتے ہیں
جی جی جی سوچ رہے تھے کہ کلان وباگ سے کتھی فور ویلر لینے کے لیے چدم بھائی جی
جی بھائی جان
تو کیسا رہے گا
بہت اچھا رہےا بھائی جان
ہاں
جی جی
اس کے لیے کوٹیشن پیپر بنوائے ہیں پلس ہی کلان پدادیکاری جیسے ہم لوگ کا ب لو میںھ ناگمر پاسوان جی
جی بھائی جان
مطلب یہ کلان پدادیکاری ہیں
جی
تو وہ انہیں کے مادھیم سے جو ہے س سب اپروول ہوتا ہے پہلے فارم ہوتا ہے ڈرائیگ لائسنس لگ تا اور کوٹیشن پیپر بنتا ہے پھر جا کے آن لائن ہوتا ہے اور لائن ہونے کے بعد پھر ا اوبل آتا ہے اوپر سے تو فوٹو ووٹو کر کے لگتے ہیں تو اس کے بع جو سارا پروسیس کاغذ وغ ہو کر جیسے
گاڑی مل جاتا ہے فائننس پر وہی جیسے کم لوک م نے وہی تیس پرسینٹ معاف ہے باقی ستر پرسینٹ بھرنا رہتا ہے
ہ جک جی بھائی جان ہلو
ہاں سلام بائی جی
ہوں ٹھیک ہے بھائی جان
ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے
ٹھیک ٹھیک
کچ گ کہ چھوٹی ہوہچان اور چوج سے تو ٹیکاک